تو
ہلو
لولو آواز آ رہی ہے کیا بھائی جاں
چل السلام علیکم بھائی جان
السلام علیکم بھائی جانرت ال ال السلام علیکم بھائی جان اور اب ہاں بڑھیا ہوں تم ہاں بڑھیا ہوں تم بتاؤ سب خیریت تو ہے
سب خریت ہے اللہ کی دعا سے سب خریت ہے اور اور بتائیے کیا ہو رہا ہے آپ کے یہاں
ہوں ہاں ہم بھی کھیریتے ہیں ماشاء اللہ اللہ کی د انت سب بڑھیا ہیں کچھ نہیں بھائی جان رات کو لیٹ سویا تھا
اچھا رات کو لیٹ سوئے تھے
ہاںاں
ا کیوں نیند نہیں آئی کیا ہوا
ا انی نہیں نہیں ماشاء اللہ وہ کیا ہے کہ رات کو ہمارے بغل میں پہنچ میں ایک کی ب مطلب اللہ کو پیار ہوگئی تھی ایک کی دد ہوگئی تھی
مارے جو یہ تھے نا ابو جان مطلب پڑوس میں ہمارے ابو جان تھے اور ان کی کیا مے تید ہو گئی مطلب مر بگوان اللہ کو پیارے ہو گئے تھے
ہاں
اور پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اسپتال میں دکھایا بھی اور جانچ بھی کروائی پتا نہیں اچانک کیا ہویا تھا ان کی ت ہو گئی تھی
چ
ڈاکٹر نے بتایا کہ ماشاء اللہ کی طبیعت صحیح ہے اور اور سب بڑھیا ہے اور پھر پتہ نہیں رات کو ان کی اچانک طبیعت خراب ہوگی اور پھر وہ بگوان کو اللہ کو پیارے ہو گئے
ہاں آپ نے صحیح بولا کیکہ جو ہسپتال ہے نا اسسپتال ہے نا انہوں نے زیادہ فرائیڈ چل رہا ہے اور اچھے سے مریض کو دیتے نہیں ہوئے اسی لیے ہو گیا اور یہ بتاؤ کون سے ہاسپٹل میں دکھایا تھا انہوں نے ان کو
ہاں بھائی جان اسپتال تو وہ مطلب سرکاری تھا نا جو سرکاری میں دکھایا تھا ان کو لے گئے اور مجھے کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ماشاء اللہ کی اس میں کچھ نہ کچھ فرائیڈ ہے کیونکہ یہ اچانک انسان کھانا کھا رہا ہے بات چیت کر رہا ہے اور بھائی جان میرے بہن جی اور ممی جان سب گئے تھے مل کے آئے تھے ان کو میں نے پوچھا بھی تو انہوں نے بتایا کہ اب طبیعت صحیح ہے ابو جان کی اور پتہ نہیں پھر اچانک سے کیا ہوگا مجھ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ تا میں کچھ نہ کچھ فرور ہو رہا ہے کیونکہ آج کل تم کو پتا ہوگا کہ آج کل لمک یہ سارے ہیں ماشاء اللہ میں تو فون پہ دیکھتا رہتا ھمم کوئی کسی کی کڈنی نکال لی ہے کسی کا خون بیچ دیا اور بعد میں جب پردرشن ہوتا ہے جنتا جب نعرے لگاتے ہیں ان کو بند کرنے کے لیے ماشاء اللہ ایسا بہت فاڈ چل رہا ہے آج کل تو
ہاں صحیح بولا آپ نے کیونکہ جو میرے ابو جان تھے نا ہاں میں نے بھی میں نے بھی ان کو دکھایا تھا تو وہاں پر میرے ابو جان میرے ابو جان کو تو مطلب اں فیور ہو گیا تھا بخار ہو گیا تھا اور پرابلم آ رہی تھی پھیپڑوں میں پھیپڑوں میں پرابلم آ رہی تھی
اچھا اچھا اچھا
ہاں میں نے جانچ بھی کروائی تھی ڈاکٹر کے پاس جا کے تو وہ وہ مطلب سرکاری ہاسپٹل نہیں تھا میرا جو میں نے جو دکھایا نا وہ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا ہاں اس میں دکھایا میں نے تو جانچ
بھائی بھائی جان اس میں تو پرائیویٹ میں تو خرچہ پانی بہت ہوتا ہے اس میں ہے
ہاں بھائی جان میں آپ کو بتاؤں کہ میں گیا یہاں سے یہاں سے اور گاڑی گاڑی کروا کے گیا تھا گاڑی میں بیٹھ کے گئے تھے ہم تو ہاسپٹل پہنچ وہاں پر ایک ڈاکٹر آیا ڈٹر ٹر نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے ہم نے سمیا بتائی کہ ایسے ایسی سمیا آ رہی ہے اور نیند بھی نہیں آتی رات میں سوتے ہیں تو نیند بھی نہیں آتی ہے کھانسی وھانسی اٹھتی ہے تو اور بخارا جاتا ہے تانی اچانک سے بخارا جاتا ہے اس میں پرابلم آ رہی ہے تو جانچ وانچ بھی کروائی تھی ہم نے جانچ کروا کر جانچ کروا کر پتا چلا کہ وہاں پر جو پھیپڑے ہیں ان میں کپ جما ہوا ہے تو اسی لیے سانس اسی لیے اسی لیے سانس کی پرابلم آ رہی تھی ان کو
ہاں ماشاء اللہ سوجن آ گئی تھی ان کے ان کے پپڑوں تو سوجنا آ گئی تھی بھائی جان
ہاں ایسا ہی ہو سکتا ہے پر میں نے جو جانچ کروات تھی نا اس میں تو اس میں تو مطلب پڑوں میں وہ جمع ہوا تھا کب کہتے ہیں نا اب
اچھا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
دکھایا اس میں جس میں اور پتا چلا کہ مائنڈ میں کیوں درد ہوتا ہے تو وہ مطلب وہ اسموکنگ وسموکنگ کرتے تھے مطلب نشا وسا کرتے تھے کبھی جبھی تو پتا ہے عمر کے عمر کے حساب سے تھوڑا بہت نشہ کر لیتے ہیں لوگ وہ تو وہاں پر نشہ کیا
ہاں بھائی جان آپ نے صحیح بولا تھا کہ عمر کے ساتھ میں انسان نشہ کرتا ہے ہمارے پتا ہے آپ کو کہ آپ نے بولا تھا کہ آپ مطلب نشہ کرتے ہیں عشمو کرتے ہیں پتا ہے آپ کو اسموک کی کتنی دقت پہنچتی ہے آپ کے پھیپڑے مطلب کمزور ہو جاتے ہیں آنکھ بھی کمزور ہو جاتی ہیں اور نشے کی لت لگ جاتی ہے اس لیے آپ کے جو ابا جان تھے نا اس لیے آپ کے پھیپڑے میں کھپ چمگایا کیونکہ آپ کے جان وہ اسموک کرتے ہیں
ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں اور میں تو تھوڑا بہت ہی کرتے پر اب تو میں نے بول دیا ہے اور انہوں نے بالکل پل بھی بند کرتے اچھے رہتے ہیں اور دودھ وودھ پیتے ہیں اچھا رہتے ہیں پر میں بتا رہوں اس ٹائم میں نے دکھایا تھا نا ان کو تو ڈاکٹر وہاں پر مطلب پرائیویٹ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا وہاں پر بھی اتنی ویوستھا ٹھیک نہیں تھی اتنی ویوستھا خراب خراب چل رہی تھی وہاں پر مطلب میں نے جانچ وانچ کروائی تو ڈاکٹر کچھ تھوڑا بہت جانتے تھ اتنا جو جانتے ہیں نا ایچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بالکل کل پڑھائی لکھائی کر کے بنتے ہیں تو ان میں تھوڑا میرے کو انڈرسٹینڈنگ لگی جڑا سا تھوڑا ہاں ہے پر ہاں انہوں نے سحی جانچ کی تھوڑا بہت یہ کہ صحیح لا میرے کو ان کو
ہاں ہاں ماشاء اللہ میں بہت تو رہا ہوں کہ آج کل تم کو پتا ہوگا کہ آج کل بہت فور چل رہا ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو سھاسوھا لگی ہے حالانکہ دیکھو سرکاری میں ہے کہ سرکاری ایک سرکاری ہوتا ہے اور پرائیویٹ پرائیویٹ ہوتا ہے پڑھائی وقت میں کیا سویدھا اچھی ہوتی ہے اور سمے پہ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے مریض کو اور اس کے بغے میں ایک نرس بھی ہوتی ہے اس کی دیکھ بھال کرتی ہے ماشاء اللہ پرکاری میں کیا ہے سرکاری میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر وہاں پرہ کیا ہے کہ وہاں پہ دیکھو ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے ایک تو دیکھو ٹریٹمنٹ کیا ہے کافی سمے بعد مل بہت سے انسان کیا ہوتے ہیں سمے پہ نہیں مل پاتا ہے تو انسان اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان کو ٹریٹمنٹ سمے پہ مل جاتا ہے تو وہ کیا بچ جاتے ہیں تو سرکاری میں مطلب سویدھا خاص اچھی نہیں ہوتی ہے اور عام جنتا کیا ہے ماشاء اللہ کہ بہت سے پہ تو پیسے نہیں ہے تو اس لیے سرکاری میں چلے جاتے ہیں پر اس میں کیا ٹریٹمنٹ نہیں ملتی ہیں مسللہ ویسے پیسے کی بات ہے تو ویسے آپ کا خرچہ کتنا آ گیا تھا اس میں
ہاں ماشاء اللہ میں دکھانے گیا تو جانچ میں لگی تھی میرے پندرہ ہزار روپئے وہ جانچ میں لگی تھی اور جو دوائیاں دی تھی دوائیاں دی تھیں انہوں نے دوائیاں کے الگ پیسے لگے تھے اور مطلب مجھے جانچ ہی جانچ کے جانچ ہی جانچ کی پڑائے اور جو دوائیاں اب ان کا ان کا پیمنٹ ہمارے بڑے بھائی نے کیایا تھا وہاں پر رہتے تھڑے بھائی ہو تھے وہاں پر
اچھا ہاں اچھا بڑے بھائی جان گئے تھے
ہاں اور ہمارے جو باباجی تھے اور دادا جی کے ساتھ رہے تھے اور ممی رہی تھی اور ہماری جو امی جان ہماری آ بہن
اچھا ہاں ماشاء اللہ میں تو سب پوری فیملی گئی تھی تو میں تو ماشاء اللہ میں تو بھائی صلہ کی
ماشاء اللہ میں تو بھائی جان میں تو ماشاء اللہ ایک ایک چیز دعا کروں گا کہ آپ کی جو ڈ مطلب ابو جان ہے ان کو سمجھائے کہ ابو جان اسمک نہ کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے اسم کیا ہوتا ہے پھیپڑوں کو خراب کر دیتا ہے اور آپ کے پتا جی کے فیبرے جب خراب ہو جائیں گے تو ماشاء اللہ کی کہ انسان نہیں چل پاتا ہے کافی سمے تک اور میں تو یہ کہ یہی دعا کروں گا اللہ سے کہ آپ کے پتا جی ہیں آپ کی طبیعت اچھی بنی رہے اور اللہ آپ کو اچھا دیکھ بھال کرے کرے اور ماشاء اللہ بتائیے بھائی جان کیا ہو رہا ہے
اب تو اب تو بھائی جہاں سب خیریت ہیں اور سب خیریت سے رہتے کہ سسٹر جان اور ہمارے بھائی جان ہ ہاں میں ابھی کا ہے بھ جان
چلو بھائی جان ٹھیک ہے تو چلو میں پھر کبھی ہاں پھر کبھی بات کریں گے ٹائم ملے گا تو آپ کو ضرور فون دوبارہ کریں گے ٹھیک ہے بھائی خداپ
خلملم